ہ
ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی
کیسی ہے
بس بڑھیا جی بڑھیا آپ بتاؤ
جی میں بھی بڑھیا کچھ نہیں میں بیٹھی ہوئی تھی ہوا چل رہی ہے بڑی تیز لگتا ہے بارش آئے گی
ہمارے تو نہیں ادھر چل رہے تھے
جی لب تھوڑا تھوڑا نا بادل بھی ہو رہا ہے آج جی اور بتائیں
بس جی بڑھیا آپ بتائیں کیا کر رہی تھی اور ہوگی فری ہوگی
کچھ نہیں بس بیٹھی تھی ابھی فری ہو نہیں کھانا بنانا ہے میں نے
اچھا اچھا کیا بنایا آج کھانے میں
آج گوئیاں بنائی ہیں
اچھا جی
ہمم جی گوئیاں بچے کہہ رہے تھ ممی امی گوئیاں کی سبزی بناؤ گوئیاں کی سبزی بناؤ تو میں نے کہا چلو آج گوئیاں کی سبزی بنا لے تے ہے
جی پسند ہوگی نا بچوں کو
جی وہ اس میں نہیں نیمبو اور پیاز ڈال کے نا تو کھاتے ہیں اچھی لگتی ہے انہیں بچوں کو
جی جی
جی
اور بچے
بچے بس سبھی اسکول سے آئے ہیں چھوٹا والا تو بڑا والا تو بیٹھا ہوا ہے فون لے کے بیٹھا ہے وہا
ہ
ہمم آپ کیا کر رہی تھی
بس میں بھی میرا بیٹا گیا وہ بھی ٹیوشن پے ابھی کنڑ اب اندر آئی ہوں کنڈی لگا کے میں تو تھوڑی ہوا لے لو گرمی اتنی ہے آج
جی جی پسیین تو بہت آ رہا ہے
ہاں جی ہاں
بس وہی ہے نا کی ماشاء اللہ تھوڑی سی بارش بگوان آ اللہ تھوڑی سی بارش کر دے تو تھوڑا آ موسم تھوڑا بیشنم موسم تھوڑا اچھا ہو جائے اور کیا چاہے
جی جی یے تو ہے ہمارے بھی ہوا چل رہی ہے ایک دم گرم گرم ہوا آ رہی ہے دھوپ تیز ہے نا دھوپ کی وجہ سے گرم ہوا لو لگ رہی ہے اج تو
جی جب بارش آتی ہے تو کتنی پیاری لگتی ہے نا
جی جی یہ تو ہے ہی
ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے مٹی میں خوشبو جیسے مٹی میں بارش پڑتی ہے تو خوشبو آتی تی ہے مٹی میں ہر طرف سبزا ہی سبزا ہو جاتا ہے
جی جی یہ تو ہے
دل کو نا بڑا سکون ملتا ہے جب بارش ہوتی ہے
بارش ہوتی پھر بعد میں پھر گرمی اس کا کیا فائدہ
جی جی بالکل پر دیکھو اللہ کی نعمت ہے نا بارش تو
جی یہ تو ہے یہ آپ کی بات تو صحیح ہے
گرمی کی شدت گرمی شدت سے پڑتی ہے تو پھر بارش آ جائے تو کتنا جی
یہ دو تین مہینے بڑی گرمی ہوتی ہے
جی جی شدت سے با گرمی پڑتی ہے تو بارش آئے تو پھر اس کے بعد کتنا تر و تازہ لگتا ہے سب کچھ
جی جی یہی تو ہے اور کپڑے کر لی اپ نے مشین لگائی اج
جی مشین آج بھی مشین لگائی میں نے آج ا اوپر کی اپنی چادر دھوئی ہے بیڈ روم کی اور نیچے کے سوفے کے کور دھوئے دھوئے ہیں میں نے دیکھو کام تو روز ہی ہوتا ہے کپڑے بھی روز ہی ہوتے تے ہیں بچوں کے بھی ہوتے ہیں اپنے بھی ہوتے ہیں
جی جی یہ تو ہے ہی میں آپ روز ہی لگا لیتی ہوں مشین تو
جی کام تو ختم ہی نہیں ہونے ساری زندگی
نہیں نہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں ساتھ ہی جانے ہیں بس
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے
ہ اور بھی
بس
اور آپکے شوہر آتے ہے کھانا کھانے گھر
جی ابھی شوہر سے بات کر کے ہٹی ہوں میں ان کا ہی فون آ رہا تھا تو شوہر سے بات کی ہے میں نے کہہ رہے تھے میں ابھی تھوڑی دیر میں آؤں گا میں نے کہا اچھا آ جانا کہہ رہے تھے کیا بنایا ہے میں نے کیا گوئیاں بنائی ہیں کہہ رہے اچھا کچھ گوشت وغیرہ ہی ڈال لیتی اس میں تو میں نے کہا گوشت کو گوشت روز روز اچھا نہیں لگتا ہے
جی یہ تو ہے ہی
روز روز سبزی میں گوشت اچھا نہیں لگتا ہے کبھی کبھی ڈال لو تو صحیح لگتا ہے
جی جی یہ تو ہے اور جی
جی بس بڑھیا آپ بتائیں اور کوئی نہیں تجی بتائیں
نہیں نہیں جی کوئی نہیں تازی کیا واتاورن نہیں تجی کیا کرنی آپ نے پودے لگائے اپنے گھر میں
جی میں نے بہت سارے پودے لگائے ہیں
جی میری بہن نے بھی لگائی ہے نا وہ پوچھ رہی تھی آپ نے لگائی میں کہ نہیں ہمارے تو خراب ہی ہو جاتے ہیں پودے ہم نہیں لگا سکتے یہاں پہ اور ہمارے بندر بہت آتے ہیں اوپر ادھر
جی ہماری طرف بھی بہت بندر آتے ہیں اور سارے نا پودے اکھاڑ کے لے جاتے ہیں
جی جی یہ تو ہے پھر تو لگانے کا مزہ بھی نہیں آتا اتنے مہنگے لے کے آؤ بازار سے لگاؤ تو اور بندر لے جائیں فائدہ کیا
جی
خراب کر دیتے بند
صحیح کہہ رہی ہ آپ
میں نے تو اپنے باہر گھر کے باہر نا مٹی کے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا میں نے کہ چلو پنچھی پنچھی پی لیں گے آ کے مگر بندر بندر آئے پی کے پانی انہوں نے پورا نیچے پھینک دیا برتن
جی ایسے ایسے ہی جی ایسے ہی کرتے ہیں بندر اور دیکھو نا کتنا نقصان کرتے ہیں ہمارے تو کپڑے بھی لے جاتے ہیں
جی جی جیاں
ہ کپڑے بھی لے جاتے ہیں کوئی چیز نہیں چھوڑتے ا پودے وودے سب کاٹ جاتے ہیں اتنا نقصان کرتے ہیں ہماری جی آگے ہاں جی بالکل آگے سے نا ایسے پڑھتے ہیں اور غصہ بہت آتا ہے ان پر پھر
جی جی
اور ہم کئی چ کئی سیح بندریاں تو وہ ایسے کھانا مانگتی ہیں ہم سے ج مطلب کو کو کر تو کھانا مانگتی ہیں کئی بار دینا بھی پڑتا جب ہوتی ہے تو دے دیتی ہوں میں
جی یہ تو ہے اور بھی
جی بس بڑھیا آپ بتائیں
بس ج بڑیا ودیا اور آپ کی امی کیا آپ کی امی نیچے بیٹھی ہے کیا
بیٹھ نہیں بیٹھیے ہیں بیٹے ہیں نیچے بیٹھے ہیں
اچھا نے بیٹتے ہ گرمییا ہوتی ہے نا اوپر نیچے ٹھنڈک میںٹ جا کے بیٹھ جاتے ہے
جی جی بالکل
اور آپ دن میں بھی اے س لگا چ لاتے ہو
جی چلا لیتے ہیں کبھی کبھی بچوں کو گرمی لگتی ہے تو دوپہر کو کچ چلا لے
ہوں اسکول سے آتے ہیں نا بچے پھر گرمی لگتی ہے بچوں کو تو
جی
جی اور بتائیے
جی بڑھیا سب بڑھیا آپ آپ بتائیں
سیریل وغیرہ نہیں دیکتے
جی دیکھتی ہوں سیریل دیکھتی ہوں د مجھے پاکستانی سیریل زیادہ اچھے لگتے ہیں میں وہی دیکھتی ہوں کیونکہ اس میں نا ہے محبت بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام دیتے ہیں وہ
جی
اور اس میں نا مطلب کہ وہ نہیں ہوتا مطلب جیسے ا رومانٹک وغیرہ والے سیریل نہیں ہوتے اس میں بہت
جی جی جی اچھی لگتی ہے مجھے مسلمانیاں بھی کتنی سندر ہوتی ہیں
جی جی بہت سو خوبصورت ہوتی ہیں
ہ
جی بس بڑھیا آپ بتائیں
بس جی بس میں بھی کھانا بنانے لگی تھی میں نے کہا تھوڑا آرام کر لوں صبح کی لگی ہوئی ہے ایک پیر پہ بس کبھی یہ کرنے کبھی وہ ابھی پریس والے کپڑے بڑے اتنے جیادہ ہے
جی میں نے تو اپنا دو تین دن ہو گئے لگاتار کر رہی تھی ساتھ ساتھ کرے جا رہی تھی میں کہ مجھے مطلب اکٹھے ہو جائے نا تو مجھے بڑا غصہ آتی ہے
جی یہ تو ہے میرے بھی دو تین چار دن کے ہی ہیں میں نے کرنے ہیں بس ٹائم ہی نہیں لگتا لائٹ چلی جاتی جب کرنے بیٹھو تو یہی ہو جاتا ہے میرے ساتھ تو
جی بس میں بھی روز روز تین تین چار دن ہو گئے لگاتار مشین لگا رہی تھی اور کپڑے دھو رہی تھی اب میں نے ساتھ ساتھ کپڑے بھی پریس کر لیے تو میں نے کہا جیادہ کام فیلاؤ مت
جی یہ تو ہے ہی کرنا تو کرنا تو اپنے لیے ہی ہے ہم نے کرنا تو اپنے
تو اچھا ہے نا ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کام ہوتا رہے تو اچھا رہ تا ہے آج تو میں نے دیکھو اتنی آج تو میں نے دیکھا اتنی صفائی کری ہے نا میں نے پوری ٹی وی پینل بھی صاف کرا ہے آج اس پہ بھی بہت دھول ہو رہی تھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا گھر جی ٹی وی پینل کے اوپر جو بنی ہوئی ہے نا اس وہ نہیں ہاتھ نہیں نہ جاتا اس پہ تو تو نیچے نیچے تو کر لیتی ہوں اوپر پھر ہفتے میں ایک بار ہی ہو پاتی ہے اب تو پورے مہینے کے مہینے بعد ہی ہوئی ہے
اچھا
انشاء اللہ سا یہ کام تو ہوتے ہی رہتا سارا بس یہ
چھوڑو کام وہ پکڑ لو وہ پکڑو یہ چھوڑو یہ ایسا ہی ہوتا ہے سارا دن یہی کام کرتے رہ جاتے ہیں بس
جی خدا کو خدا کو تو یاد کیا نہیں جاتا ہم سے
نہ نہ وہ تو بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں سب میرا بیٹا کہتا کہتا مما کر لیا کرو کچھ میں نے کا دل ہی نہیں کرتا میرا
جی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی اب تو کتنے دن ہو گئے نماز بھی نہیں پڑھی میں نے
میں بھی اٹھی ہوں جلدی صبح آج بیٹے نے جانا تھا آج سات بجے کہتا آپ رات کو کہتا آپ سے بن نہیں پائے گا کچھ بھی میں کہ کیوں میں بنا دوں گی پھر میں ساڑھے پانچ اٹھی پہلے پانی پونی پیا پھر باہر باہر جھاڑو لگانے گئی جھاڑو لگا کے ائی یہ فریش ہوئی تھوڑا سا پھر اس کے بعد سبجی ببجی کاٹنے لگ گی وہ بنائی بچ بچے کے لیے اسے سات سوا سات بجے چلے گیا تھا روٹی اپنے لے کے سات
جی
ہمم
میں نے بھی اب روٹیاں سیکنی ہیں بس روٹیا سیک کے پھر میں بھی فری ہو جاؤں گی تو پھر آپ سے بات کرتی ہوں میں آپپی
ہوں ہاں جی ٹھیک ہے میں ابھی کھانا بنا لو ابھی ٹھیک ہے جی خدا حافظ جی
خدا حافظ